اللیکم وعلیکم السلام آپ نے لاؤڈ اسپیکر پہ رکھا ہے اس کو ایک کو ہو رہی آواز
اس لاؤڈ اسپیکر بھی نہیں ہے یہاں تو اسپیکر کا آپشن بھی نہیں آیاا
نہیں بس اب ٹھیک ہے نہیں ابھی پھر سے آ رہی ہے مجھے آپ آؤ
ٹھیک ہے چائےا بس شکرلہ کا آپت آپھر بس شکر اللہ کا اور آپ بتائے آج کیوں نہیں آف خضایا
آج میں مجھے دفتر میں آج چھٹی رکھی تھی ان لوگوں نے کہا تھا کہ آپ آج چھٹی لے لیں وہاں شاید ان کو کچھ ہاں ان کو کچھ اپنے مسئلے چل رہے چل رہے تو اس لیے مجھے بولا کہ رہنے دو
بڑی مہربانی ہو رہی ہے ن آپ آپ کو بہت دفتر سے بہت چھٹیاں مل رہی ہاں د د چ دی مجھے لگتا ہے بہت محنتی ہو اسی لیے آپ کو بولتے کہ آپ دس دن کا کام ایک ہی دن میں کر
بہت بہت
اچھی بات ہے اچھی بات ہے میں
بہت اچھی بات ہے
اور بتے آپ بس ٹیک آپ کے امتحانات کہاں پہنچے ہاں کیا بولوں میں ہم نے میں نے پچھلے ایک مہینے سے پچیس سے تیس امتحان دیے
ہاں
کچ چیز سوال جواب بھی ہوئے بہت سارے ہم نے لکھے بھی امتحانات تو اس کے بعد اب یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو ابھی اور کچھ لکھنے پڑیں گے دستاویز دینے پڑیں گے امتحانات دینے کے لیے
اس میں یہی ہے نا
نا انجینرنگ میں ہوتا ہے کہگ ہی دینے ہوتے ہیں جی وہی بات وہ تو پرلم ہے اس میں سمجھ ہی نہیں آتا ڈگری کہاں سے ختم ہو جاتی کیکنمنٹ ایزام مائر میڈر میں پورا ٹائم نکل جاتا تو پورا ٹائم ہی کھا جاتے ہے ہمارا پھر بول دیا کہ تم لوگوں نے کیا ہی کیا اب کون ان کو سمجھائے ان لوگ یہ لوگ تو اسی سے خوش پتہ نہیں ہے ان پ ان پیجوں کا کرتے کیا ہے پھر آخر
کچھ نہیں بزی رکھنے کے لیے بولتے اور کیا کرتے ہیں ورہ ان کو پتا ہوتا ہے ان کو خود بھی نہیں پاتہ ہے کہ ان لوگوں نے کیا لکھا ہے اس میں
جی وہی بات ہے اس سے اچھا ہمیں کچھ مطلب اس سے اچھا ہمیں کچھ رکھتے ہی کام کہ یہ کام کر کے آنا یہ سیکھ کے آنا یہ چیز پوچھیں گے
یہ ہے وہ ہے ہی نا مجھے لگتا ہے پورے اس میں انجینئرنگ میں سب سے بہتر وہ ہوتا ہے کہ آپ جو اینڈ پہ دو سیمسٹرس میں پروجیکٹ بناتے ہو نا ایک مائنر اور ایک میجر پروجیکٹ بس وہی سیکھتا ہے انسان وہ بھی اگر اچھا گائڈ ہوگا
وہ اس حساب سےئی نے وہ اچھا کہ ہر سمے ہی پروجیکٹ ہوتا ہے
ہر سم میں ایک ایک پروجیکٹ ہوتا ہے
ہر سمے ایک ایک پروجیکٹ ہوتا ہے وہ وہاں بہت بیسٹ ہے
ہاں اور کیا وہ بہت سیکھتےے اور ان کو وہاں بہت وہ بہت اسٹوڈینٹ فرینڈلی
سوچتے ہیں پر اس وقت وہا کی حالات بحہت خراب چلحے حا وہاں کی حالات میں بہت مطلب وہ اسٹکنیس آ گئی ہے
ہاں
حالات میں مطلب بچوں کو اب چھوڑ بھی نہیں رہے ہیں ب چم پہ تھوڑا زیادہ وہ کر رہے ہیں وہ مطلب کیا بولے وہ زیادہ دباؤ
ہاں لیکن وہاں بہت وہ تھا نا کہ وہاں بہت کیا کہتے ہیں نا بچے پڑھتے نہیں تھے صرف گھومتے وھومتے رہتے تھے وہاں کا ماحول برا تھا زیادہ
ہاں وہ مس ہماری میں اتنا نہیں ہے تو مگر یہ چیز آپ اسی
لیکن وہاں بچوں کے حساب سے بہت نا فیسلٹیز ہے جیسے ہے نا جیسے مثبتی تھی ہے نا وہ پڑھ نا وہاں وہ کہتی تھی کہ وہ کہتی تھے کہ جو یہ ہے نا بچے وہاں کے فار ایگزامپل اگر کوئی اسکالر شپ کے لیے پے کرتا ہے اسکالر شپ کا فارم بھرتا ہے ٹھیک ہے اب اس کو وہ جب تک ملے گی نہیں نا اور اس کو فی بھرنے کا جسے ٹائم آ گیا ہے وہ وہاں بول سکتا کہ مجھے ابھی اسکالر شپ نہیں ملی ہے تو میں اسکالر شپ آنے کے بعدغفی بھروں گا
جی ٹھیک مطلب یہ والی فز یہ
کے لیے ان کو ایک سال ویٹ نہیں کرنا پڑتا مطلب جیسے اس سمسٹر میں کسی کا بیک لگ آیا نا پہلے ان کو بیک لگ آتا ہی نہیں جو ان کو کلاس میں پڑھاتے ہیں ان کو وہی مطلب آتا ہے ایگزام میں اس سے باہر کچھ نہیں آتا ہے پھر ان کو وہی چیزیں کیا کہتے ہیں اگزام میں ہوتی ہے پھر اگر بھائی دی ان کو بیک لگ آ گیا وہ پھر کیا کہتے ہیں سمسٹر کے بعد ہی ان کو سپلیمنٹری لیتے مطلب ان کو بیک لگ ساتھ ساتھ کلیئر ہوتے وہ جمع نہیں ہوتے ایک سال میں پھر اگلے سال دیتے مجھے نہیں
جھ کیا ہے ہماری یونیورسٹی میں تو نہیں ان کو بھی ویسے مطلب ایک وہ پراپر ویٹ کرنا پڑتا ہے مطلب ان کے ساتھ ہی ہوتا ہے وہ
لیکن میں نے جب سنا تھا نا مجھے جب مثبت نے بولا تھا اس نے کہا ہم ویٹ نہیں کرتے ہم سپلیمنٹری سرت سر
مطلب یہ لاسٹ والے اس سمس میں یا پھر پہلے سے ہی سےوع نہیں نہیں نہ نہ وہ ان کو مطلب جیسے میرے کچھ دوست ساں پڑ ہیں تو ان کو مطلب اگر بیک آئے تو نیکسٹ ایئر جب وہ پیپر ہوا تو انہ کےاتھ بیک نا پڑتا ہے ط اچھا ٹھیک البتہ ہماری یونیورسٹی میں کچھ نیا ہو گیا تھا پ پرسوں سے اس پہ صحی مطلب بہت سارے وہ درنے ورنے پہ اٹھ رہ تھ ے لوگ کہ یہ ہو گیا تھا کہ اگر آپ کو وہ اسی مطلب کچھ دو تین دن پہے ہی انہوں نے وہ لاگو کیا تھا کہ اگر آپ کو ایٹس سیم کا اینڈ سیم دینا ہے تو اس سے پہلے اگر آپ کو کوئی بیک لگ آئے تو آپ اینڈ س میں نہیں دے سکتے ایٹس والے کا جب تک وہ کلیئر نہ ہو اور سپلیمنٹری بھی نہیں لیں گے اپپ لوگ ایک سال ویٹ کرنا پڑے گا اس کے
اچھا ٹھیک پت ہے لیکن وہاں آئیو ایس ٹی میں کیا اور ہے کہ وہ لوگ بچوں کو بھی مطلب یہ میری فیوریٹ چیز ہے ان کو ہے کوئی اسٹوڈنٹ جو گیا تھا سعودی ٹھیک ہے اب وہ سعودی ایمبیسی میں ہے ٹھیک ہے اب ان لوگوں نے کسی یونیورسٹی کے ساتھ کنگ فہد یونیورسٹی کے ساتھ ٹائی اپ کیا تھا اب وہ یہاں سے اگر کسی بچے کو جانا ہوگا نا پڑھنے مطلب وہ لوگ بہت ہیلپ کرتے ہیں یونیورسٹی والے کے وہ بچوں کو بولتے ہیں کہ کوئی اگر فردر اسٹڈیز کے لیے ماسٹرز کے لیے سعودی جانا چاہتا کہیں یونیورسٹی وہ ان کو بہت ہیلپ کرتے کیونکہ وہاں ان کے اپنے اسٹوڈینٹس ہیں امبیسی میں انفیکٹ ایک اور مطلب بہت سارے بچے گئے ہیں وہاں سے کیا کہتے ہیں نا وہاں کنگ فار یونیورسٹی سعودی عربیہ پڑھنے بہت وہ ان کو بچوں کو بہت سب سپورٹ کرتے ہیں ہاں وہ بہت سپورٹ کرتے ہیں اس چیز میں
جانتے ہوں گے تو اس کو وہ ان ایلیجبل تھا ایک سبجیکٹ میں پرسوں کی ہی بات ہے
اچھا
اس وہ ان ایلیجبل جیسے ہی ہوا تو اس کو کب ٹیچرس ہو گیا کچھ ٹائی اپ تو انہوں نے پھر اس کو پیپر دینے دیا وہاں سے ڈین کا نوٹس آیا کہ پیپر اس نے کیسے دیا اس پہ کیس ہو گیا ٹیچرس پہ کیس ہو گیا
مطلب لیکن دیکھو ٹیچرس بچوں کا سوچتے ہیں وہاں
وہی میں کہہ رہا ہوں کہ ٹیچرس کے ساتھ کچھ ہو گیا تو ان نے ان کو پیپر دینے دیا پر وہاں سے ڈین ڈین آیا
ڈین کو کیسے پتا چلا اس کو نہیں دینا تھا پیپر اور
لسٹ کی وجہ سے آئی تھنک سو کچھ ہوگا مطلب فارمل کچھ فارملی کچھ ہو جائے ہوا ہو
ٹھیک
لسٹ وسٹ کچھ تو اسی کی وجہ سے تو اس کے بعد پھر اس کو اسی مطلب پیپر میں زبردستی بیک لائی گئی اس کو مطلب مطلب واپس کہا گیا کہا گیا تھا کہ واپس ہی سیم دو مگر پھر کچھ ہو گیا تھوڑا تھوڑا مسئلہ تو پھر اس کو کہا گیا کہ آپ بیک دینا پڑے گا آپ لوگوں کو نیکسٹ سیم اچھا یہ آپ کی یونیورسٹی میں ہے کہ آئی یو ایس ٹی نہیں آئی یو ایس ٹی میں اچھا ٹھیک ہاں اس میں ڈیٹین ویٹین تھوڑا میں ہو جاتے ہیں ہماری میں ابھی تک ایک ہی بچہ ڈیٹین ہوا ہے ٹو تھاوزنٹ ایٹین سے
اچھا
سے خالی ابھی تک ایک ہی ہوا ہے ڈیٹین تو باقی ڈیینٹس نہیں ہوے ابھی تک کوئ
ہمم ہمم
البتہ ہمارے سیم میں بھی چار پانچ تو ہوں تین بچے ہونے والے تھے ڈیٹیل کرائٹییریا پہتا وہ پورا اترتے تھے کہ تین سیم کے بعد ففٹی پرسینٹ ان کا بیک لگ تھا
اچھا ٹھیک ہاں کیونکہ پھر بچے آج کل ویسے آتے ہیں نا کہ کچھ نہیں ہو رہا ہے تو چلو بی ٹیک کریں گے یہ لوگ ڈری کو سیریسلی
جی جی جی کچھ نہیں ہو رہا ہے تو چلو وہ کر لیں گے پھر کہتے ہیں وہاں یہ کیا ہو گیا یہی ہو رہا ہے وہاں پہ پرربی
ہ وہی ہوتا ہے نا اسی لیے یہ تھوڑا پھر ان کو لگتا ہے نا کہ اب ماحول کالج یا یونیورسٹی کا بگار رہا تو تھوڑیٹ ہمارے ٹم پہ بھی مے کالج میں اینڈین کرنا نہیں دیکھتے تھے لیکن پھر اب وہ اتنے پیسے لیتے اینڈس کا وہ ہمارے ٹائم پہ بھی میں نے سنا تھا کہ پر پرسنٹیج کا وہ مطلب ایک پرسنٹ بڑھانے کا وہ پانچ سو
پانچ سو روپے جی یہ تو میں نے دیکھا نہیں تھا کبھی لیا تھا میں نے پہلے سنا تھا ہم سے پہلے یہ ہوا تھا ہمارے باز بھی بہت ہوا ہے
ہمارے بات تو بہت زیادہ ہوا ہے لیکن ہمارے ساتھ نہیں ہوا ہے کیونکہ ہمارے ٹائم پہ تھوڑا افر تفری تھی نا آرٹیکل تھا
جی کوڈ تھا ہاں آپ لوگوں کی چار سال کی اور ڈگری مجھے لگتا ہے شید دو ہی ڈیڑھ ہی سال آپ یونیورسٹی دو سال گئےٹھ ہاں دو سال وہ تو مجھے یاد ہی پھر ایگزام جبدیت تھے گھر سے
ہاں
ہاں وہ میرا دوست ہے وہاں مجھے پرسوں ہی مطلب ملا تھا وہی کہہ رہا تھا کہ مجھے ستتاائیس ہزار روپے بڑھنے
ارے یہ کچھ بھی نہیں ہے وہ بت کتنی ان لوگوں نے ساری جو بلڈنگ بنائی ہے نا وہاں پہ پورا کالج اسی اٹینڈنس کے محسو سے ل بنا ہے ہاں یہی وہ یہی کھوات ہیں نا یہی حرام کا ویسا ایسے
ے ہی نکالتا ہےھر کو ان نے تو بولا تھا ہم کمپلینٹ بھی کریں گے اسٹوڈنٹٹوڈنٹس نے پتا نہیں پھر کیا کیا ہے ان لوگوں نے لاسٹ ٹائم میں نے سنا تھا ہمارے مطلب ایک آفس میں آتا تھا میرے پرانے آفس میں ایک لڑکا وہ اسی بیچ کا تھا اس بیچ میں کچھ بچے تھے انہوں نے بولا تھا کہ ہم نہیں بریں گے انا کہاں اتنا رول ہے کہ ایسے کرنا ہے
اتنے پیسے بھرنے ہیں ان کو تیس تیس تھرٹی تھرٹی فو تھازینڈ بارنے تھے پر پرسن سوچو کتنا لی تھے وہ وہ یہ کچھ بھی نہیں ہے مطلب وہ میں کہہ رہی ہوں نا بلڈنگ کیسے بنا رہے فیسلٹیز کہاں سے رکھ رہے ہیں ا ہر دن کوئی نہ کوئی آئے دن ایونٹ ہوتا ہے ایسے کہاں سے کر رہے وہ اسپانسر کون کر رہے انیں پیسوں سے وہ ساری چیز ہو رہی ہے کیا کہتے ہیں بہت بہت وہ پتا ہے کیا پیسہ کھاتے ہیں کیا کہتے ہے وہ ان لوگوں نے پھر کیس کیا تھا پھر لیکن وہ ایینچولی کیس جیت گئے تھے پ ان کو کچھ بھی نہیں بارنا پڑا تھا لیکن ان کو پتا کیسے نکالا تھا پھر وہ زد اس کا ان کو ایگزام ہی نہیں دیا تھا فائنل ایزام ایٹ سٹر کا ایک سیمسٹر میں ہی ان کو یہ ہوا تھا لیکن ان کو دینے ہی نہیں دیا تھا ایگزام پھر لیکن ان لگوں نے کیس جیتا پھر ان کے لیے الگ سے ڈیٹ شیٹ نکلا الگ ایگزام نکلا الگ کویشچن پیپر نکلا پھر ان لوگوں نے الگ سے ایگزام دیا پھر لیکن ان کا ایگزام ہوگیا مطلبو گھر ت ہے پھر کوئی ہوتا ہے نا ویسا تو ان کو کوئی ڈٹ کے کھڑا ہونا چاہیے پھر ان لوگوں نے وہ کیس بھی جیتا تھا اور جو وہ پتا نہیں کیا ایگزامشن کنٹرولر کوام اس میں اس نے ان کو بولا ہے کہ کیا کہتے جاب کرو میرے بس دس ہزار پچاس
اچاس لوگ پچاس ہو گے مجھے کو فرق نہیں پڑے گا جی یہ تو بہت بڑی بات ہے اوکے اوکے چلو
کال مجھے بہت
بہ کام ہے جی جی ٹھیک ہے ٹھیک ہے ال اوکے اللہ حاظ